والےیک مست السلام کیسے ہیں آپ
بس اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے آپ بتائیں وہاں پہ سب کیسے ہیں
الحمد اللہ ہم بھی سب بڑھیا ہیں بس طبیعت ٹھیک چل رہی ہے اور فرمائیے کیا ہو رہا ہے
بس کچھ نہیں میری سانسوں میری سانس کا ہی وہ جوڑو کلب کی پریشانی ا کے چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر ل ہم جو اور
بالکل آپ صحیح فرما رہے اور بزرگ ہیں تو بزرگوں کا دیکھو خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو بڑا کیا ہے دیکھو انہوں نے ہمیں اتنا قابل بنایا ہے تو اب ہمارا فرض ہے کہ بھائی ہمیں بھی ان کے لیے ان کی سیوا ضرور سے کرنی چاہیے اور ان کی خدمت میں ہمیں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے ساتھ میں جو بھی ہے دیکھو دو بھی دیکھو دویاں کی جگہ ہے جیسے کہ آیویدک کر لو ایلوپیتھ کر لو پر علاج کے دوران ہمیں ان کا سہارا بننا بہت بننا بہت ضروری ہے کیونکہ دوائی بیماری اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے تنہائی بہت بڑی ہوتی ہے تو تنہائی سے اگر وہ دور رہے ہو جائیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے تو وہ جلد ہی مطلب ان کی جو بھی تکلیف ہوگی وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی ہلو
آپ
ہلو ہاں آواز آ رہی ہاں فرمائیے
ات ہلو
ہاں جی فرمائی ہے ہاں ہاں آ رہی ہے آواز فرمائیے ایسا تو ہلو ہاں جی ہاں ج جی میں ایسا کہہ رہی تھی کہ آیوروید اپنا پرانا علاج کا طریقہ ہے جیسے جڑی بوٹیاں اور قدرتی چیزیں
جی آپ کی بات معات کریے میں تو ا ب جی آ ہلو
ہاں جی آواز آ رہی ہے فرمائی ہے
میں اپنی ساتم کوےوں
ہاں ہاں ہلو
ہ
آپ کی آواز بہت بالکل ہلو ہاں صحیح سے فون پکڑی ہے آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے
آیورویدک دوائیوں کے بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں میں نے کہا کہ آیورویدک دوائیوں کے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن ایلوپیتھک دوائیوں کے بہت نقصان ہو جاتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن آیوروید ہمارا دیکھو پرانا علاج کا طریقہ ہے جڑی بوٹیوں سے اور قدرتی چیزوں کا استعمال کر کے ہم بہت ہی اچھے سے ہم علاج کر سکتے ہیں آیوید ہے جو سمے تو لمبا لیتا ہے لیکن علاج بہت اچھا کرتا ہے اس سے ہماری جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے
نہیں نہیں میں تو خود اپنی اپنے چالو اپنی ساس کو یہی کہتی ہوں میں نے تو ان کی ہر تیل سے ہر جڑی بوٹی والا تیل بنا کے ان کے پیروں کی مساج کری ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے آرام آئے ایون ہمارے پریوار کے اندر ایک اور تھے انہوں نے کہا کہ ن کیا کہتے ہیں ان کو ٹائم سے ان کا علاج چل رہا تھا بہت بڑے اسپتال سے لیکن انہیں کوئی آرام نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے انہیں ایلوپیتھی کی جگہ آیورویدک دوائیاں پریفر کری ہم نے کہا کہ آپ ان کا وہ یوز کر کے دیکھیے کیا پتا آپ کو سے آرام آ جائے تو الحمد اللہ ان کو بہت بہت آرام آیا ان دوائیوں سے
ہاں ہاں صحیح ہے اثر بھی جلدی ہونا چاہیے دیکھو ایلوپیتک کا تو ہے نا اثر بہت جلدی ہوتا ہے لیکن لمبے سمے کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ سمسیا ہمیں ہو سکتا ہے وہ واپس بھی آ جائے اور ڈاکٹر تو سب سے پہلے ایلوپیتھک ہی پریفر کرتے ہیں اگر ہم ڈر علاج لینے جائے توو وہ ایلوپیتھ بتاتے اگر ہم آیوروید کا علاج لینا چاہیں تو ہمیں صبر ہونا چاہیے کیونکہ وہ دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے لیکن وہ لمبا اثر کرتا ہے آپ کو آرام سے مطلب آپ آپ کی جو بھی تکلیفیں ہیں جو بھی ہے وہ دھیرے دھیرے اس کا کوئی سائڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں کم سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں دھیرے دھیرے وہ مطلب اپنا ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ لمبے سمے تک ہمیں سبر ضرور رکھنا پڑتا ہے پرہیز اور سبر دونوں ہی رکھنا پڑتا ہے اگر ہم آیویدک کا علاج کر رہے ہیں تو اور کھان پان میں بھی ہمیں بہت ساری عادتیں بدلنی پڑتی ہے جب ہم آیوید کی آیورویدک دوائیوں کا اپیوگ کر رہے ہیں تو
نہیں نہیں آپ بہت صحیح ٹا پہ کہہ رہی ہیں میں نے تو خود اس چیز کو اپنایا ہے کہ ایلوپیتھک جو ہے ہمیں تھوڑی دن جلدی آرام تو دیتا ہے تھوڑے دن کے لیے آرام دے دے گا لیکن اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں نا وہ کافی ٹائم بعد ند میں اکثر آتے ہے ہمیں ہ سوچتے ہیں کہ ایلوپیتھی کی ہمیں تعلیم تو مل جاتی ہے کہ ہاں ہم نے اس کو دیکھا لیکن جو آیورویدک دوائیاں ہیں ہماری یونانی دوائیاں ہیں ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں یہ تھوڑا دیر سے اثر تو کرتی ہیں لیکن وہ ان کا اثر جو ہے نا لمبا رہتا ہ اس سے نا بیماری جڑ سے ختم ہوتی جاتی ہے میں نے خود اس چیز کو آزمایا ہوا ہے
میں میں بھی آپ کو دیکھو میرا ایک ایکسپیرنس آپ سے بتاتی ہوں کہ ہے نا میرے کو ہے نا دھوپ میں مطلب باہر جاؤ نا تو اس سن برن کی الرجی ہے تو میں نے کتنی ایلوپیتھی دوائیاں اتنے ڈاکٹر بدل دیے سب جگہ سے پوچھ لیا تو ڈاکٹروں نے جو جو بھی کریم لوشن کبھی جو بھی دوائیاں دی میں وہ دوائیاں لگا لگا کے تھک گئی لیکن میرا میرا جو علاج ہے وہ ہوا ہی نہیں اس سے جب تک پ دوا ہی ا لیتی ہوں تب تک وہ اثر کرتا ہے ٹھیک کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ دوائیاں بند کرتی ہوں پھر سے اگر دھوپ میں تو دیکھو ہمیں تھوڑا بہت بھی باہر تو نکلنا ہی پڑتا تو جیسے وہ دوائیاں بند کرتی ہوں پھر سے وہی تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر میں نے آیوروید کا مطلب دوائیاں اپنائی ہیں کہ جو آیوید میں ملتی ہے اپنے نیم گلو ان سب کو نیم کو ہے نا مطلب نیم کا لیپ لگاتی ہوں جہاں مجھے سن برن کی الرجی ہے تو سے کافی کافی حد تک مجھےاحت ملی ہے کہ بھائی مجھے اب ڈاکٹروں کی دوائیوں لینے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور آیوروید میں اتنی ساری جڑی بوٹیاں ہیں کہ جس کا اچھے سے ہم گھر کے اندر بھی ہمارے رسوئی گھر میں بھی اتنی ساری چیزیں ملے گی جس کا اپیوگ کر کے ہم بڑی بڑی ا تکلیفوں کو چٹکیوں میں سلجھا سکتے ہیں
نہیں کیا آپ مے باپ نے بہت سچائی بتائی ہے میں نے میری امی نے مے کو بولا تھا کہ تھا گیس آتی ہے آج کل تو کھانا آپ کو بت کس طریقے کا بچے جو ہے اونٹ کاٹام کھانا کھاتے ہیں کبھی میدا کھا لیا کبھی کچھ اور کھا لیا کبھی کچھ اور کھا لیا تو میں نے بار بار وہ پی کہ ب تھ ایک کوئی ڈس منچورن کے پاؤچ آتے تھے ان پانی میں ڈالو اور اسے پی لو سوڈے کی طرح یا سوڈا پی لو پیٹ میں گیس بند کرتی تھی لو تو پھرمی بولا کہ اس کا کیا کہتے ہیں اجوائن کا ار اجوائن کا سب اور کپور کا سب اور ایک ساتھ اور تھا تو میں نے نا اس کو کنا نا پتینے کا ست ان تینوں کو ملا کے نا امرت دھارا بنائی تھی امرت دھارا وہ اپنے آپ بن جاتی ہے اسھر کانچ کے شیشے میں رکھ دوو آپ ان تینوں کو برابر مان میں لے کر کے کچھ زیادہ مہنگا سامان نہیں تھا پچاس سو روپئے کا سامان آیا تھا اور اس کو نا جیسے میں ایک بوند جب بھی کبھی میرے کو گیس لگ یا میرے کو لگتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے میں ایک بند نا پانی میں ڈال کے پی لیتی ہوں پورا پیٹ میرا ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے میرے پیٹ کا درد پریشانی سر میں درد ہوتا ہے ایک بند تیل میں ملا جات لگا لیتی مطلب وہ اتنا ٹھنڈا جو جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈی دوائیاں آتی ہیں مکس وغیرہ ان سب کو بھی وہ فیر کرتا ہے
بالکل صحیح فرما بالکل صحی فرمایا تو آیوروید تو خزانہ ہے ہمارے لیے ہمارے جو امی جان ہمارے ابو جان تھے ہمارے جو جو نانی نانی جان تھے وہ تو دیکھو آیورویدک چیزوں کا کتنا اپیوگ کرتے تھے کتنا اس استعمال کیا کرتے تھے ہمیں کہیں چوٹ لگ جاتی تھی تو ترنت ہلدی رس سوئی گھر میں سے ہلدی لا کے لگا دیتے تھے کہیں گر گئے ہیں اندر ہی اندر کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی ہے تو اس کے لیے بھی ہلدی والا دودھ دے دیتے تھے اور ٹن وغیرہ لگا رہے ہیں ہمارے اسکن کو گلو کرنے کے لیے تو بھی ہم ہل اور بیسن کا اپیوگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آیوید کی ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمارے رسوئی گھر میں ہی اپلبدھ ہے جس سے کہ ہم ہمارے بہت ساری تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں اور کر کے ہم بہت اچھا رزلٹ بھی پراپت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی اور نقصان دائک بھی نہیں ہے ایک تو یہ دوائی بہت ہیفاتی دروں میں مل جاتی ہے اور نقصان دائک بھی نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گی اگر کوئی بڑی بیماری ہے کوئی تکلیف ایسی ہے جس کا علاج آیوید میں نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی بڑی بیماری سے جونج رہے ہیں ہمارے بزرگ ہیں یا کوئی بھی تو ہمیں ضرور سے ہمیں ایلوپیتک یا ڈاکٹر کی سلاح لینی بہت ضوری لیکن جب تک چھوٹی موٹی چیز ہے اسے ہم آی و سے سلجا سکتے ہیں
بچوں کو ہمیں چاہے ہمیں بچوں کو کوشش کرنا چاہیے گری سبزٹی ب سے دور رکھیں کیونکہ جب تک بچوں کا شریر صحیح رہے گا تب بھی بچے آگے پروگریس کر پائیں گے میں نے دیکھا ہے بس پت ہے کئی لوگ تو بچوں کو ایلوپیتھی اینٹی بایوٹکس پہ ہیں کہ وہ جو ہے نا پوری زندگی یہ نیچیے لگے رہتے ہیں ان کا شریر بھول جا ہے اور ماں باپ کو پت لگنے چتا ہے کہ بچے کو اتنی لے کے ا کہتے ہیں کہ پیٹ صاف ہونا یہ سب پھول کھلا دو بچے کو اور یہاں تو دوائیاں آتی ہیں کھلائیں گے تو بچ کا ہوگارنے کہتے ت کہ ہفتے میں ایک دن کھچڑی ضرور کاؤ ہفتے میں ایک دن اپواس ضرور رکھ کہتے ہیں اپوس رکھنے سے ہمارے پورے شریر کے وشالے تتو اپنے آپ باہر نکل جاتے ہیں لیکن آج کل کی جنریشن تو ایک گھنٹے کے اپوس نہیں رکھ سکتی وہ کہاں ان لوگوں میں وہ ان چیزوں میں ن کرتی ہے ایک دن کا اگر آپ نے روزہ رکھ لیا روزے رکھنے سے پیٹ بھی صاف رہتا ہے شریر بھی صاف رہتا ہے من بھی صاف رہتا ہے
بالکل صحیح فرمایا اور دیکھو اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں ان اس میں بھی ہمیں سب بہت ساری ج جیسے ہم دھیان لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے جو بزرگ والدین جو ہمارے کیا کرتے تھے یہ سب ہماری صحت پر بھی بہت اثر پتا جی تو ہمیں دب یہ سب ایسے ہی نہیں کرتے تھے اپنا سمے ایاع نہیں کرتے تھے جب کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتی تھی کھانے پینے سے لے کے ان کا جو طریقہ تھا طور طریقہ تھا جینے کا جو نظریہ تھا ان سب چیزوں میں کچھ نہ کچھ چھپا رہ چ چھپی باتیں تیں جو کہ جس کی وجہ سے ان کی صحت بالکل مطلب بہت ہی صحیح رہتی تھی اور آج ل کا دوڑ بھگ والا جیز ہو گیا دڑ ہو گیا ایسا دوڑ بھگ والا جس کی وجہ سے لوگ بس تناؤ میں ہی رہتے ہیں ایک سے زیادہ یہ کام کر کے وہ کرنا ہے وہ کام کر کے وہ کرنا ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے بس دوڑ بھاگی میں ہی اپنا جیون پورا نکال دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت تناؤ ہوتا ہے تو اب
نہیں نہیں میں تو آپ کی بات کووں پورا پورا دھیان رکھوں گی آپ سے کہ آپ نے آپ کے بار سے میرے کو آیوروید پہ دھیان دوں گی زیادہ میں ایلوپیتھی کی دوائیوں کو بند ہی کر دوں گی اور میں کوشش کروں گی اپنی ساری سہیلیوں کو اپنے جاننے والوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے خاندان میں یہی بتائیں گے کہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر کی دوائیوں کا استعمال کریں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ٹھیک ہے چلو پھر ملتے ہیں اور انشاء اللہ جلدی ملیں گے اللہ حافظ
اللہ آپمیے